السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں
ٹھیک ہے اپ کیسے ہو
بس سب خیریت سے ہیں اور پریوار میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب خیریت سے ہیں میں ابو امی صاحب ٹھیک ہے
اور بتائیے کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں بس یہی ہے ٹی وی دیکھ رہی تھی بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں سوشل میڈیا اج کل انسان کی زندگی کا اہم حصہ بنتا جا لوگ وہاں کتنے بدل گئے ہیں پہلے کے زمانے میں کہاں ہوتے تھے سوشل میڈیا وغیرہ سب لوگ ٹی وی دیکھ تھے بچے لوگ اپنا پڑھائی لکھائی کرتے تھے مدرسے جاتے تھے کھیلنے کودنے چلے جاتے تھے آج کل تو بچے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم جایا کرتے ہیں آج کل کے بچے وہیں ا تعلیمی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہیں سے تعلیم بھی لے رہے ہیں بھائی دیکھو زمانہ کتنا بدل گیا ہے آج کل بس اللہ نے کیا یہ سب اللہ کی نعمت ہے اللہ کے حساب سے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں بس پہلے کی جؤ ہاں ہاں پہلے کے زمانے میں کہاں تھا یہ سب سوشل میڈیا وغیرہ
بس کچھ نہیں تھا ہ
کیا سوشل میڈیا
رہتی ہ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں
ہاں ہاں فائدے بھی بہت ہیں نقصان بھی بہت ہیں سوشل میڈیا میں لوگ انسٹاگرام چلاتے رہتے ہیں فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب یہاں سب چلاتے رہتے ہیں بچے لوگ بھی چلاتے ہیں ویسے فائدے بھی بہت ہیں ای ایچسا نہیں ہے اگر نقصان ہے تو فائدے بھی بہت س اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو تو یہاں سے بچے لوگ تعلیمی ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو ال ادب سمان اللہ کے بارے میں کیسے نماز ادا کریں کیسے کلمہ پڑھیں کیسے قربانی دیں یہ سب چیزیں بھی اگر دیکھا جائے تو سب سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے ذریعے سے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں
ہاں یہ یہ فائدہ بہت ہے
یہی ہے لیکن بچوں کی صحت پہ بھی بہت اثر پڑ رہا ہے ویسے بچے لوگوں کی نظریں کمزور ہو جا رہی ہیں اچھا اس میں پورا پورا دن گڑے رہتے ہیں نظریں کمزور ہو جا رہی ہیں صحت کا بہت اثر پڑ رہا ہے
وہ یہ دیکھا جائے تو فائدے بھی بہت
ہاں ہاں فائدے نقصان دونوں ہی ہیں
ہاں ہاں یہ تھا فائے د اتنے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی خبر ملتی رہتی ہے
ہاں ہاں ہاں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جو لوگ دور رہتے ہیں ان سے رابطہ ہوتا رہتا سائ ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے یار جے رشتتے داروں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں تو فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن بشرتے ن نقصان بھی بہت ہے میرے خیال سے بچوں کو تو دور ہی رکھنا چاہیے سوشل میڈیا سے
ہاں ہاں پر بچے مانتے نہیں ہیں نا
بچے مانتے نہیں ہیں بچے بچے لوگ مانتے نہیں ہیں آج کل کے بچے ایسے ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے چکر میں نہ پریوار سے مطلب رکھتے ہیں نہ بڑے بزرگوں سے مطلب رکھتے ہیں ادب سمان سب بھول گئے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے بس ان کو سوشل میڈیا سے ہی اسی میں گڑے رہتے ہیں اسی میں گس سینا کیاین
بس ان کو اپنا اس میں مل طرح طر اپنا اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اس میں جہاں تہاں کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں
ہاں جہاں ہاں لیکن سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی جھوٹی خبریں بھی پھیلا دی جاتی ہیں
ہاں ہاں
پھیلا دی جاتی ہیں وہاں پر آپس میں ہی لڑا دیا جاتا ہے دھرموں کو لے کے کہ وہ کہتا ہے میرا ہاں میرا ملک ایسا تمہارا ملک ہ میرا ملک ایسا تمہارا ملک ویسا یہ بق بہت آگے تک بڑ جاتی ہیں جھوٹی اب خبر ہوتے ہے کبھی کبھی تو یہی نقصان ہے
اب یہ ہے دور دور بیٹھے رہتے ہیں ب سوشل میڈیا پہ باتیں ڈالی پھر وہ تو یہاں سے وہاں پھیلتی رہتی ہیں
ہاں ہاں ہاں یہی یہ غلط ہے یہ گ ہے یہ کچھ آرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ سب لوگ یہ سب کرتے ہیں ارے بھائی سوسل میڈیا اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ہم لوگوں کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اتنا آگے تک بڑھ گئے تکنیک ہم لے کے آئے ہیں تو اس تکنیک کا صحیح استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے میں اس میں آپ اپنا وقت جایا کر رہے ہو حرام کی باتیں کر رہے ہو ڈر نہیں رہے ہو اللہ سے لوگوں کو ایک ملک کو لے کے ایک دوسرے سے لڑا دے رہے ہو یہ سب چیزیں غلط ہے ہاں تو اگر فائدے کے حساب سے دیکھیں تو بچے لوگوں کے لیے تعلیم لینے کا اچھا ذریعہ ہے سوشل میڈیا اگر بچے سے صحیح سے اس کو دیکھیں تو بڑے بزرگوں کے لیے جیسے جسے امی ابو ہیں ہمارے کہیں باہر نہیں جا سکتے نماز ادا کرنے نہیں جا سکتے تو وہ لوگ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم جضایا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہاں اللہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اللہ نے کیا کیا کیا ہمارے اللہ کیا کیسے کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت بہت اچھا اچھی چیزیں ہیں
ہاں وہ ہے فائدہ دیکھو تو فائدے بھی بہت ہیں
ہاں نقصان دیکھو تو نقصان بھی بہت
ہاں ابھی دیکھو سوشل میڈیا پہ الگ الگ جانکاری بھی مل جاتی ہیں کیسے کاروبار سے چلانا ہے کیا کرنا ہے
ہاں کاروبار کو لے کے پ بھی بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کیسے کاروبار شروع کریں کاروبار کو ماشاء اللہ آگے کیسے بڑھائیں کیسے یہ بہت ساری اچھی اچھائی بھی ہے تو برائیاں بھی ہیں
چل رہا ہے اس پہ بس کھولتے ہیں اس میں یہ جانکاری کہ کیا کریں
کیا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس کا پرچار اس میں بھی ہاں ہاں س کو ایب بھی چل رہا ہے یہ سب سوشل میڈیا کے ہی حصہ سے سوشل میڈیا کے ہی حصے ہیں یہ
لیکن میرے خیال سے ہم ہم کو جو بھروسے کے پلیٹ فارم ہے وہیں پہ ہمیں یوز کرنا چاہیے وہیں سے خبریں لینی چاہیے کیونکہ بہت سارے ایسے ایپ ہیں بہت سارے ایسے سائٹ ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں تو لوگوں میں ہاں لوگوں میں بہت زیادہ متبد پیدا کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بچ کے جو بھروسے کی سائڈ وہاں پہ ہمیں رہنا چاہیے
بس یہ ہے سوشل میڈیا کا جس چیز میں فائدہ ہو اتنا دیکھو
ہاں ہاں جتنا فائدہ ہے اتنا د تو زیادہ سمے ہوں ہوں زیادہ وقت دو گے تو زیادہ نقصان بھی ہوگا
ہاں بہت سے کیا کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں
نہیں وہ تو غلط ہے وہ تو بہت غلط ہے صحت کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کے چکر میں
ہاں ہاں پر یہ ہے فائدہ اتنا ہے کہ جیسے سے مان لو آپ کو انسٹاگرام پہ واٹس ایپ پہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اب کچھ بیچنا ہے تو واٹسپ پہ ڈال دو انسٹاگرام میں ڈال دو
ہاں کوئی ضروری باتیں ہیں وہ کہنی ہے اپنے یاروں سے رشتے داروں سے اچھے دوستوں سے تو وہ کر سکتے ہیں یا کبھی کبھی ایسا ایا ہوتا ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کے لیے کوئی دوائیاں منگانی ہوتی ہیں تو ان کا ان کی تصویر لے کے کے بھیج سکتے ہیں یہ سب فائدے ہیں
علم حاصل کرنا ہو تو یہ سب آسان ہے ہاں ہاں ہاں اور
تاہے
اور گھر میں سب کہ بس خدا کی رحمت ہے بس برکت برسی ہے بھگوان کی
بس خدا کا ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کی نعمت ہونی چاہیے وہی بہت ہے اللہ کا شکر شکر کرنا چاہیے ہر پل پہ ہمیں
ہاں ہاں اور امی جان کیا کر رہی ہیں
امی جان بس تھوڑا آرام فرما رہی ہیں ابھی گرمی بہت ہو رہی ہے اس چکر میں تھوڑا پریشان رہتی ہیں تو ابھی آرام فرما رہی ہیں
ہاں ج تب یہ ٹھیک ہے ان کی
ٹھیک ہے ابھی تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے بالکل رحمت
ہاں اچھا اور آپ کیا دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ آپ کچھ کرتے ہو
سوشل میڈیا پہ ہم لوگ اتنا زیادہ یوز تو نہیں کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ابھی میرا کام تھوڑا ایسا ہے کہ میرے کو ایک تصویر یہاں سے دوسری جگہ بھیجنا ہوتا ہے دوسری جگہ سے کچھ تصویر ہے میرے پاس آتی ہیں کام کو لے کے تو میرا تھوڑا ایسا ہی رہتا ہے میسج ادھر ادھر بھیجنے کا کام میرا تھوڑا زیادہ رہتا ہے
ہاں ہاں تو وہ ہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ میرا بھی ایک بٹی چل رہا ہے تو بوٹیک کا یہ جو بھی ہاں اپنا مال بنا بنا کے پھر اسی پہ ڈالوں گی
بہت بہت بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے
سو ایپ چلتا ہے اس میں اپنا یہ کچھ بھی ہاں
بالکل بہت خوشی بات ہے ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اللہ آپ کو اتنی رحمت پردان کرے کہ آپ کا کام بہت آگے تک بڑھتا رہے
ہاں ہاں یہ ہے نا دور دور تک پتا چل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے
ہاں بہت بہت بہت پتا تو چل ہی جاتا ہے کیسے سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہے ہم یہاں ودیش تک کے لوگوں کو کو جان پہچان رہے ہیں وہاں سے رابطہ کر لے رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہیے ہمیں
ہاں جی ہاں جی اور بیگم نے کچھ منگوایا ہے جیسے بھی ہے کچھ کرتے ہیں میشو سے ایک
بیگم ہماری کرتی رہتی ہیں یہ سب تھوڑا بہت ہم تو تھوڑا نظر انداز ہی کرتے
ہاں ہاں پر یہ ہے سوشل میڈیا کے یہ ہے فائدے بھی بہت ہیں گھر بیٹھے بیٹھے خبر چل ملتی رہتی ہیں
ہاں ہاں فائدے بھی ہیں نقان اور فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے اگر دیکھا جائے
ہاں اور سنائیے
چلیے ماشاء اللہ آپ خوش رہیے
اللہ آف کو رحمت پردان کرے پھر آپ نے پھر بعد میں گ کو کرتے ہیں
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکے ہ خدا حافظ ٹھیک ہے خدا رحمت برس